ہیلو ہ جی السلام علیکم
کیسی ہو
سب کیریت ہیں آپ بتائیں آپ کیسے ہیں
بھی خیریت ہیں بس بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا لائی
جی جی بالکل
اچھا تو کیا پ تو کیا پکایا تھا آج آپ کے گھر پہ
جی مالےکلکہ دال بنائی تھی
ہاں ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے گھر پہ دال پکائی تھی اور بتائیے جی اور آپ آپ کے گھر پہ عید کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں
جی بالکل اچھے چل رہے ہیں جی اللہ تعالی کا رحم ہے سب بڑھیا ہے اور لگے ہوئے ہیں تیاریوں نے لگے ہوئے ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے گھر پہ عید کی تیاریاں اچھی چل رہی ہیں میرے بھی گھر پہ نا عید کی تیاریاں چل رہی ہیں میری امی جان تو بس صاف صفائی میں اور سجاوٹ کے سامان میں لگی ہوئی ہے ابھی سے دس دس آٹھ دن ہے ابھی سے لگی ہوئی ہے عید کی تیاریوں میں
وہ جو ہے کہ کر کے بڑے لوگوں کوی چنتا زیادہ رہتی ہے فکر زیادہ رہتی ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے بڑے لوگوں کو تو ویسے چنتا زیادہ ہی رہتی ہے اور ویسے عید میرا نا سب سے پسندیدہ تہوار عید ہی ہے عید پہ نا ماحول بہت خش نما ہوتا ہے اور مجھے نا بہت ہی زیادہ کچھ ملتا ہے عید والے دن
جی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا کیونکہ دیکھیے جو عید کا تہوار ہے وہ ایک تیوار اسی پرکار کا ہے کہ اس میں جو ہے کہ بھائی چارے محبت اور خوشی کا پیغام جو ہوتا ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچتا ہے تو عید کے تہوار پر لوگ جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے ملتے ہیں اور بھائی چارہ بڑتا ہے پھر
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہے ہو جی آپ بھائی چارہ تو بڑھتا ہے محبت بھی بڑھتی ہے خوشی کا پیغام عید ہوتی ہے جو خوشی کا پیغام لے کے آتی ہے اب ایسے ہیلو
ہاں جی بولیے
کیا تم نے عید کے لیے نئے کپڑے خرید لیے کہ نہیں خریدے ابھی
جی بالکل جی ہاں میں نے جو ہے وہ پچھلے ہفتے ہی خرید لیے تھے اور کیا تم نے خرید لی ہے
جی ہاں میں نے تو نئے کپڑے خرید لیے اپنے لیے اور میں نے نا اپنے سوہر کے لیے بھی نئے کپڑے خرید لیے اپنے بچوں کے لیے میری امی جان بھی لے کے آئی ہیں میرے سہر کے لیے میرے بچوں کے لیے بھی نئی نئے کپڑے
دیکھیے بہت بڑھیا بات ہے کیونکہ دیکے جو ہے کہ عید کی صبح جو ہے وہ کو نئے کپڑے پہننے کا الگ ہی مزہ آتا ہے جو عید کے تہوار پر ہم جو صبح صبح نئے کپڑے پہنتے ہیں تو اس میں الگ ہی آنند کی انوھتی ہوتی ہے
صحیح فرمایا جی آپ نے عید کی نماز کے لیے نا سب لوگ جلدی تیار ہو جاتے ہیں اور خاص کر نا جو بچے لوگ ہوتے ہیں وہ تو نئے نئے کپڑے پہن کے بہت ہی زیادہ خوش نظر آتے ہیں
بالکل بالکل صحیح سا کیوںکہ دیکھیے جو ہے کہ پھر لوگ کیا جو نئے کپڑے پہن کر کے پھر لوگ عید گاہ جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور کئی لوگ جو کافی اچھے سے ملے نہیں ہوتے ہیں تو ان کا بھی جو ہے ملن ہو جاتا ہے کئی لوگ جو ہے ا باہر جو رہتے ہیں تھوڑا کام کاج کے سلسلے میں تو وہ بھی عید پر جو ہے گھر آتے ہیں تو عید کے تہوہار پر سب جو ہے ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی میری جو پھکو اور خالہ ہے نا اور میری باجی ہے تو وہ بھی نا ویسے تو وہ آتی نہیں ہے لیکن جب عید کا تہوار آتا ہے نا تو بہت دور ہے پھر بھی وہ آ جاتی ہے عید عید والے دن تو دور رہنے والے رشتے دار دوست ہوتے ہیں ان سے بھی ملنا جلنا ہو ہی جاتا ہے عید پر تو
جی ہاں جی بالکل جو عید کا تہوہار ہے وہ ایک جو ملنسار تہوہار ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے ملن کا تیوار کا تو ہے اور ویسے عید کا سب سے پسندیدہ حصہ کون سا ہے تمہارے لیے
ج دیکھیے جیسے مجھے تو جیسے عید پر جو ہے کہ رشتے دار ہیں اور دوست ہیں جو آپس میں ملتے ہیں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اور اس دن لوگ جو ہے کہ پرانے کے لیے فکرے گھوم کر کے اور ایک لے کے کلے ملتے ہیں تو یہ جو ہے وہ سب سے اچھا لگتا ہے میرے کو
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اور ویسے عیدی ملنے پر بہت خوش ہو خوشی ہوتی ہے نا اور خاص کر جو بچی لوگ ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں ویسے تمہارے گھر میں کون کون سےی پکوان بن د پرار
دیکھیے ہمارے یہاں جو ہے گھر میں ہو ہیں جو شوئیاں بنتی ہیں کھیر کھی کھییر خورمہ بنتا ہے اور کئی طرح کے سوادشٹ ونجن بھی بنتے ہیں اور جو بھی ہے جو ہماری امی جان جو بناتی ہے وہی ہے اچھاچ
ہاں ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے مجھے بھی نا سیر خورما بہت ہی زیادہ پسند ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے سیر قورما اور میری جو سہر ہے نا ان کا تو فیوروریٹ ہے ان کو بھی بہت اچھا لگتا ہے
سونا ہے تو وہ بنتا ہی اتنا سوادشٹ ہے کہ لوگوں کو جو کھاتے ہیں تو ان کو جو ہے چ آنند آ جاتا ہے اور دیکھیے کہ عید کے دن مہمانوں کا آنا جانا بھی لگا رہتا اور گھر کا ماحول جو ہے وہ عید کے تہوار پر بہت رونق والا ہو جاتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ گھر کا ماحول ہی کچھ رونق والا ہو جاتا ہے اور عید نا ہمیں غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا بھی سندیش دیتی ہے عید پہ نہ جو بکرا عید ہوتی ہے اس پہ جو ہوتا ہے تو وہ نا بکرا بنتا ہے نا اسے بھی تین حصوں میں بانٹتے ہیں اور غریبوں کے لیے تو خاص کر ہی ہوتا ہے وہ
بالکل جیسے جیے ہمیں اپنی خوشیوں میں جو ہے کہ دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیے اگر ہم کسی کو اپنی کسیوں میں شامل کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسیاں جو ہے دگنی ہو جاتی ہیں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کٹیاں بانٹنے سے پڑتی ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ ویسے تمہاری بات بالکل صحیح ہے ویسے کیا تم کہیں عید پر گھومنے جاتے ہو یا پھر گھر پہ ہی رہتے ہو
جی بالکل جی ہاں جاتے ہیں تھوڑا چ تھوڑا بہت جیسے دیکھیے نماز اور رشتے داروں سے ملنے کے بعد کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ جو ہے میں گھومنے چلا جاتا ہوں اور میں بھی شام کو اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہوں اور دیکھ کیا ہے کہ عید کا دن جو ہے وہ سچمچ وقت خاص ہوتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی عید کا تہوار تو ہوتا ہی ایسا ہے بالکل خاص ہوتا ہے ہ اور فرمائیے جی آپ کے گھر پہ کیسی تیاریاں چل رہی ہیں ویسے عید کی
جی بالکل ہمارے گھر پہ جو ہے عید کیو جو ہے تیاریاں ہیں وہ بہت ہی زور شوروں سے چل رہی ہیں سبھی لوگ جو ہے اپنے لیے نئے کپڑے اور چکانے کے لیے وجن وغیرہ وغیرہ ہے وہے لانے میں لگے ہوئے ہیں جس کو جو بھی پسند ہے وہ جو ہے بازار سے اور لے کر کے آ رہے ہیں کیوںک جو پورے پریوار میں نا ایک خوشی کا ماحول س چھایا ہوا ہے جیسے مانو کہ گھر میں جو شادی ہوتی کسی کا وواہ ہوتا ہے نکاح ہوتا ہے تو جب جیسا ماحول ہوتا ہے نا تو ویسا ہی ماحول بنا ہوا ہے
ہاں ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اب ایسے آپ کے یہاں پہ یہ عید ہوتی ہے نا تو صرف عید ہی نہیں یہ بقرعید کا تہوار بھی ہوتا ہے ہمیں قربانی اور انسانیت کا سبق دیتا ہے عید کا تووار آتا ہے وہ
جی جی بالکل اور آپ جیسے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ عید کے تہوار پر اپنے رشتے دار کے یہاں جاتے ہیں یا اپنے رشتے داروں کو بلاتے ہو
جی ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی ہم نا اپنے رشتے داروں کو اپنے گھر پر ہی بلاتے ہیں عید والے دن
سبھی کو بلاتے ہوں گے آپ
ہاں بالکل سبھی رشتے دار آتے ہیں ہماریے تو
ایسے کون کون آتے ہیں
جی میری ماموں آتے ہیں خالہ باجی پھکو اور جو میری خالہ کی بیٹی وغیرہ سبھی آتی ہیں سبھی مہمان آتے ہیں عید والے دن تو کچھ تو مجھے یاد بھی نہیں ہے امی چاند کو پ ہے سڈ ت
ب پھر تو آپ کو بہت مزہ آتا ہوگا نا تہوار پر
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے مجھے تو بہت مزہ آتا ہے اور جو میرے دادا جی تھے نا ان کی بات مجھے آج آج بھی یاد ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ رشتے اللہ کی نعمت ہوتی ہیں رشتے دار آتے ہیں تو بہت زیادہ سکون ملتا ہے عید والے دن تو
جی بالکل بالکل بالکل صحیح فرمایا کیونکہ دیکھیے جب گھر میں جو رشتے دار آتے ہیں تو گھر کا ماحول جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے باقی کے دنوں سے اور گھر میں جو ہے رونق بھی آ جاتی ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحح فرمایا جی آپ نے مجھے ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا
ہمیں بھی آپ سے بات کر کے جو بہت ہی اچھا لگا اور دیکھیے پھر ملاقات ہوگی کبھی اللہ نے چاہا تو
اللہ حافظ
اللہ حافظ